ہلو
ہیلو بے حم السلام
اب ٹھیک ہو
کااب سناؤ
بس میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے
اور کیا کر رہے ہو؟
ت
اچھا اچھا ٹھیک اور چائے پیا اپنے
چائے تو کپ کی پی ابھی تو کھانا کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے
اچھا اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے اور بتاؤ آپ
بس تم سناؤ
بس آج اسکول میں ہماری ٹیچر نے صبر کی اہمیت پر لیکچر دیا تھا مجھے یہ موضوع بہت زیادہ پسند آیا
بالکل صبر انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اگر انسان کے پاس صبر ہو تو وہ مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے
آرام آرام سے صحیح کہا تم نے لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ صبر سے براد کیا ہے
صبر کا مطلب ہے مشکلات پریشانیوں اور امتحانوں کے وقت ہمت نہ ہارنا اللہ پر بھروسہ رکھنا اور غصے یا مایوسی میں غلط قدم نہ اٹھانا
ا بہت خوب قرآن اور حدیت میں بھی صبر کی بہت فضیلیت بیان کی گئی ہے
جی ہاں اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ بات ہمیں ہمت اور تسلی دیتی ہے
میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے تو اس وقت صبر کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا اصل صبر وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت کیا جائے ہر شخص اچھے وقت میں خوش رہتا ہے لیکن مشکل وقت میں جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے وہی صبر کرنے والا ہوتا ہے
آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اگر ان میں صبر ہو تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو سکتے ہیں
یہ بالکل درست بات ہے صبر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے جب ہم غصے میں فیصلہ کرتے ہیں تو اکثر غلطی کر دیتے ہیں
مجھے یاد ہے جب میر اگزام کے نمبر کم آئے تھے تو میں بہت اداس ہو گئی تھی لیکن میرے والد نے کہا کہ صبر کرو اور محنت جاری رکھو اگلے امتحان میں میرے نمبر کافی بہتر آئے
بالکل دیکھا یہ صبر کا نتیجہ تھا اگر ت مایوس ہو کر محنت چھوڑ دیتی تو شاید کامیابی حاصل نہ کر پاتی
بالکل صبر اور محنت کا گہرا تعلق ہے
جی ہاں جو شخص محنت کرتا ہے اسے کامیابی فورا نہیں ملتی اسے انتظار اور صبر کرنا پڑتا ہے کسان بیچ بوتا ہے اور پھر صبر کس ساتھ فصل کا انتظار کرتے
بہت اچھی مثال دی تم نے اسی طرف طالب علم بھی محنت کرتے ہیں اور پھر نتیجوں کا انتظار کرتے ہیں
صبر صرف مشکلات میں ہی نہیں بلکہ خوشی کے وقت بھی ضروری ہے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کیا تم کسی ایسی شخص کی مثال دے سکتی ہو جس نے بہت صبر کیا ہو
جی بالکل حضرت ایوب حضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی صبر کی بہتر رین مثال ہے انہوں نے سخت بیماری اور بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا لیکن لیکن اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر سے کام لیا
جی ہاں اور آخر میں اللہ تعالی نے انہیں ان کی صبر کی وجہ سے بہت اجر اور رحمت عطا فرمائی
بالکل بالکل اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ بہترین انعام رکھتا ہے
آج کل کے دور میں صبر کی کمی کیوں نظر آتی ہے
میرے خیال ہے کہ لوگ ہر چیز فورا حاصل کرنا چاہتے ہے ٹیکنالوجی نے زندگی کو تیز کر دیا ہے اسی لیے لوگ انتظار کرنا پسند کر نہیں کرتے
یہ بات بالکل سچ ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر چیز چند لمحوں میں مل جاتی ہے اسی لیے لوگوں کی برداشت کم ہو گئی ہے
لیکن زندگی کی ہر چیز فورا نہیں مل سکتی تعلیم تجربہ کامیابی اور اور عزت حاصل کرنے کے لئے وقت لگتا ہے
اور اسی لیے صبر کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے
جی ہاں صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے جو شخص صبر کرتا ہے وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں
بالکل صحیح بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ صبر اور ہمت ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے
بالکل جب انسان صبر کرتا ہے تو اس میں ہمت پیدا ہوتی ہے اور جب ہمت ہوتی ہے تو وہ مشکل حالات کا بہتر مقابلہ کرتا ہے
بالکل گھر کے ماحول میں صبر کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال سے
گھر میں صبر محبت اور اتحاد کو بڑھاتا ہے اگر والدین اور بچے ایک دوسرے کی بات صبر سے سنے تو جگے کم ہو جاتے ہیں
اور دوستوں کے درمیان بھی صبر ضروری ہے
جی ہاں ہر دوست کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو صبر اور سمجھداری سے برداشت کریں تو دوستی مضبوط ہوتی ہے
بالکل صبر کرنے والا شخص نرمی اور تامل سے کام لیتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں
کیا صبر کرنے سے صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے
جی ہاں جب انسان ہر وقت پریشان اور غصے میں رہتا ہے تو اس کی صحت متاثر ہوتی ہے صبر اور سکون سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے
یعنی صبر صرف روحانی نہیں ہوتی ہے بلکہ جسمانی فائدے بھی رکھتی ہے وہ
ہاں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں صبر کیسے پیدا کر سکتے ہیں
سب سے پہلے الہ پر بھروسہ مضبوط کرنا چاہیے نماز اور دعا کی پابندی کرنی چاہیے اس کے علاوہ غصے کے وقت خاموشی اور سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے
ا یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر مشکل میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے
جی ہاں جب انسان اللہ کی ہمت پر یقین رکھتا ہے
آرام سے آرام سے آرام سے
اس کے لیئے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے
ہ بالکل میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جو کامیاب لوگ اکثر بہت صبر والے ہوتے ہیں
بالکل چاہے وہ سائنٹسٹ ہو ٹیچر ہو ڈاکٹر ہو یا تاجر ہر کای کامیاب شخص نے مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا صبر کے ساتھ کیا ہوتا
اچھا پہلے آپ پ موزو سائڈ میرا مجھے بتاؤ صبح کتنے بجے اٹھ تیو
میں صبح مجھے پہ مجھے پتاہ ہی نہیں شاید نو بجے
سے ہوشیار ہو جاؤ
میں نے کہا میں صبح نو بجے شاید اٹھی
ہاں نیند سے تھوڑا خوشار ہو جاؤ
کیوں
اب کو تو نیند چڑ رہی ہے
اب کیا کرو
ہاں اگر دنیا میں سب لوگ صبر کرنا سیکھ لے تو بہت سے جھگڑے اور مسائل کم ہو سکتے ہیں
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں صبر انسان کو بہتر معاشرے کی طرح لے جاتا ہے
ہاں بالکل بالکل صبر کرنا ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہے صبر ہمیشہ کامیابی کی طرف کامیابی کی راہ دکھاتا ہے
جی جی
آج کی گفتگو سے تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ صبر کمزوری نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے
مجھے لگا آپ بت بولو گے ت آج آج کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ کو نیند چل رہی ہے
نہیں نہیں لیکن صبر کرنا بھی ہماری زندگی میں ضروری ہے
پتہ ہے جو شخص اپنے جو شخص اپنے جذبات کو
آرام سے پڑھو آرام سے آرام سے پڑھو
حالات میں ہمت نہیں ہارتا وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے
ہاں ہاں یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ صبر کامیابی سکون اور خوشحالی کی کونچی ہے
جی ہاں اور مسلمان کو اپنی زندگی میں صبر کو اپنانا چاہیے
بالکل جو مسلمان ہوتا ہے جو بھی کامیاب شخص ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں اس نے بہت زیادہ صبر کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کچھ سیکھنے چاہ ہے
جی جی بالکل مجھے بھی بہت خوشی ہوگی اللہ نے ہر حال میں صبر کرنے کی توحفی کرد فرمائے
ہاں اور ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا ہے کہ جلد بازی کا کام شیتان کا ہوتا ہے اگر ہم صبر کرتے ہیں نا ہم ہمیشہ کامیاب ہی ہو جائیں گے
بالکل
جی مجھے بتاؤ آپ صبر کرتے ہو یا جلد بازی کا کام بھی کرتے ہو
اور نہیں نہیں کسی کسی چیز میں جلد بازی ہوتی ہے لیکن آج یہ گفتگو پڑھنے کے بعد تو مجھے لگتا ہے اب صبر ہی کرنا پڑے گا
ہاں ہاں بالکل صبر ہمارے لیے ضروری ہے چلو اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ
اسس